ہلو
وعلیکم السلام
جی آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا اپ ٹھیک ہو
جی شکر آپ بتائیے آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے وہاں سب ٹھیک ہے
جی شکر بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں
اور کیا کر رہی ہو آج کل
بس بیٹھی ہوں آپ کیا کر رہے ہو
ابھی بس ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ
اچھا جٹییک
ہاں جی ہاں آج ہم آج کل تم بہت مصروف نظر آ رہی ہو کیا بات ہے
ہاں میں کچھ دلچسپ کتابیں پڑھ رہی تھیں ان میں جاسوسی کہانیاں بھی شامل ہیں
واہ جاسوسی کہانیاں تو مجھے بھی بہت پسند ہے
ہاں ہاں یہ آپ نے بہت بار بتایا اس سے بہتر ہے کہ ہم آج کسی موضوع پر بات نہیں کریں گے ایسے ہی بات کریں گے
تو ٹھیک ہے
جی جی
اور پتہ ہے آپ اسکول جانا ہے کہاں
ہو ہاں ہاں مجھے جانا ہے کل اسکول کیا آپ کو جانا ہے
نہ میں کہاں جاتا ہوں زیادہ اسکول
کیوں
ہاں میں چاہتا ہوں کبھی کبھی ہفتے میں یہی کچھ دو تین بار
آپ کس دن جاتے ہو اسکول منڈے
ہاں جی
اونلی منڈے جاتے ہو
جی
اچھا اچھا ٹھیک وہ کس اسکول جاتے ہو آپ منڈے
میں جاتا ہوں وہ میں پرسنلی زیادہ جانا چاہتا ہوں تو پلیز
اچھا میں نے آپ کو صبح کام بھیجی تھی اسکول کہ مجھے تو نہیں پتہ اپ میں کیوں نہیں دیکھی سار نے بھیجی تھی
تاوں زیادہ
اچھا ٹھیک ٹھیک
میں نہیں کرتا ہوں واٹسپ یوز
ٹھیک ٹھیک نہیں مجھے ایک کزن کر رہی تھی میسج اس نے مجھے پیسے ڈالے اس نے بتایا دیکھو آپ کو آئے یا نہیں میں نے بتایا رکو میں دیکھتی ہوں
ابھی میرا فون سائڈ میں ہے ایکچولی
اچھا اچ اچھا ٹھیک چلو کوئی بات نہیں مجھے لگا میں اس کو بتاؤں گی آئے پیسے نہیں کیونکہ کسی کو سب کسی کو ویٹ کروانا فوضو میں گنا ہے نا
جی ہاں آئے
جی آئے پیسے
جی جی
اچھا ٹھیک
تھینکیو
اور بتاؤ آپ اسکول کی کام وغیرہ لکھتے ہو آ
ہاں
آپ اسکول کی کام لکھتے ہو
جی ہاں میں لکھتا ہوں اب لکھتی ہو
نہیں میں نوٹس ہی رکھتی ہوں
اچھا ٹھیک
جی جی ہاں
ٹھیک ہے
ہ ہاں
اور بتائیے کہاں پہنچی آپ کی پڑھائی
تیاری کر رہی تھی ایگزامس کے امتحان کی آپ نے کی امتحان کی
جی ہاں میں نے جی آپ نے کی
جی میں نے بھی تھوڑی تھھوڑی کی پوری نہیں
اچھا ٹھیک
ہاں جی اپنی پوری کی
ہان جی میں نے پوری کیا بتائی آپ نے کہاں
میں ابھی کر ہی رہی ہوں تھوڑا تھوڑا
ٹھیک
جی بالکل اور آپ کون سے سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہو ابھی
نیٹ
اچھا نٹ کی
جی ہاں آ
لائبریری جاؤد ہو
نہ میں نے تو کب کی وہاں آف کی
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک کیوں آف کیوں کیا ویسے نیٹ میں تو ضروری ہوتا ہے نا
ہاں جی ضروری تو ہوتا ہے لیکن میں نے آف ہی کیا
اور لائبریری میں نا بہت سکون ملتا ہے بکس پڑھتے ہیں وہاں پہ کتابیں جب ہم کھولتے ہیں کتابوں کی خوشبو بھی پسند آتی ہے دل کو سکون جیسا ملتا ہے ہمیں
ہاں جی صحیح بات رہ آپ نے
جی جی اسی لیے جانا ہوتا ہے اصل میں اسکول نہیں اسکول کیا آ جاتے ہیں نیٹ میں تو لائبریری جانا ہوتا ہے
ہاں ٹھیک ٹھیک لائبریری
ہاں ہاں کیونکہ نیٹ میں لائبریری یا کوئی آن لائن یہ کھولنا ضروری ہوتا ہے
ہاں جی
جی جی بالکل
ہوں
ہاں ہاں اور آپ اس کے بغیر کہیں جاتے ہو کیا
ہاں گھومنے وغیرہ
مطلب نیٹ میں بھی آپ گھومنے وغیرہ جاتے
ہاں میں تو جاتا ہوں اکثر ہ کیونکہ جب میں گھومنے جا میری نا مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے اس
سناپ پڑتے گ وہو
میں پڑھتا ہوں صبح بارہ بجے تک
چلو بارہ بجے مطلب اٹھتے کتنے بجے ہو
میں اٹھتا ہوں صبح کے ساڑھے چھ بجے
سال چھ بجے
جی
جی وہ بات تو ٹھیک ہے ساڑھے چھ بجے نہیں اٹھنا ہوتا ہے آصل میں چار بجے اٹھنا ہوتا ہے
ہاں یہ بات بھی صحیح ہے لیکن لیکن آپ کو پتا ہے
جی
ا جب صبح جلدی اٹھتے ہیں نا پھر میں زیادہ یاد بھی کر پاتا ہوں مطلب اچھے سے پڑھائی بھی کرتا ہوں جتنی جلدی میں اٹھوں گا کیونکہ صبح صبح پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا
صبح اگر تم مجھے بھی فون کرو گے ہم ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں نا
جی لیکن مجھے دوسروں کے ساتھ پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے اس لیے
ہاں ہاں کسی کو عادت نہیں ہوتی ہے کیونکہ جیسے کہ جب ہم گروپس ملتے ہیں فرینڈ گروپس تب بھی ہم وہی کرتے ہیں مطلب ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے لیکن پڑھ نہیں پاتے یہی ہوتا ہوگا آپ کو بھی کسی دوسرے کے ساتھ یہ بند بالکل بالکل صحیح کہیے آپ ج لیکن زیادہ کوشش کرنی ہوتی ہے دوسری کے ساتھ پڑھنے کی کیونکہ اسے یاد رہتا ہے دماغ میں رہتا ہے
جی جی
جی بالکل اسی لیے آپ کوشش کرو دوسروں کے ساتھ پڑھنے کی کیونکہ اگر دوسرا بھی پڑھ نا وہاں پہ دماغ رہتا ہے کیا کر رہا ہے دوسرا کیا نہیں کر رہا ہے
ہاں جی
باقی ہمارے دماغ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے باقی ہمارے دماغ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے
ہ جی
ٹھیک
ہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے
جی
آپ کس کی ط ہیں
جی
ہوں
میں کس کی تیاری کروں کسی کو تو مجھے امتحان ہوگا تب میں پڑھوں گی تو پھر میں بتاؤں گی اب ابھی میرا امتحان نہیں ہے ابھی میرا امتحان پہنچا ہی نہیں
اچھا ٹھیک کیا کو ابھی کتنا ٹائم ہے تمہارے امتحان کو
مجھے ابھی ہوں گے دو مہینے شاید
نہیں کچھ کس کلاس کا
مجھے ا اونتھ میں
ابھی اپ الیونتھ میں ہی ہو
جی جی
تو آپ نے تو کچھ ایج لکھی ہے اس کی ٹوینٹی ٹو
ا جی جی
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی جی وہاں اتنا پرسن نہیں ہوتا ت ہونا ہوتا ہے نا
اچھا یہ بات بھی صحیح ہے
جی
لیکن یہ آپجے جھو بول رہی ہو آپ نے تو کب کاھ ٹو ختم کیا آپ کیوں مجھے یہ جھٹ بول رہی ہو
ارے نہیں میں نے کہ کیا ختم ہے تو ابھی الیونتھ میں ہی پڑھ رہی ہوں مجھے سیم پرسوں اور مجھے آپ کا یاد تھا کہ آپ کو نیٹ ہے میں نے سوچا کہ میں آپ کو فون کروں گی آپ کی تیاریاں کہاں پہنچی کیونکہ آپ گھومنے جاتے ہو نا
تو آپ نے کیوں لکھا جھوٹ میں ٹئونٹی ٹو ایئرس کیوں
جی میں نے نہیں لکھا ہے جھوٹ میں تو ابھی الیون یہ نا ایٹین ہی ایج کیوں
ایٹین
جی جی
ٹھیک پھر تو ٹھیک ہے
ہاں جی آپ کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہو گئی ہے
مجھے لگاپ پندہ ٹوینٹی ٹو
نہیں نہیں
ایٹین
جی جی میں اتی ہی ہوں کیوں آپ کو اتنا مطلب شوق کیوں لگ رہا ہے
ہاں جی
ہاں ایٹین ہونے کے بعد کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہوتی ہے ایٹین ہونے کے بعد ہر ایک لوگ اپنی ذمہ داریاں خود سنبھال پاتے ہیں
کیونکہ جب ایٹین ہوتے ہیں نا مطلب پھر گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ اب کسی کام کا ہے مطلب گھر وار سنبھال سکتا ہے
جی جی بالکل بڑے ہو گئے ہیں
پھر انسان میچ اور ب بھی ہوت تا
جی جی یہ بات صحیح ہے اور ہمیں اپنے دماغ سے پھر کام بھی لینی ہوتی ہے کیونکہ جب بھی ہم ہمارے گھر والوں کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اب بڑے ہو گئی اب کچھ اچھا ہی کریں گے لیکن جب ہم ان کی امید ہی توڑیں گے تو وہ کیا سوچیں گے پھر ہمارے بارے میں
جی ہاں یہ بات صحیح کہی آپ نے
میں جب بھی پڑھنے لگتی ہوں مجھے ویسی ند نہیں چڑھتی لیکن جب بھی میں فون کرتی ہوں نا تو مجھے نا نیچ
اچھا ٹھیک
پڑھنے میں مجھے انٹرسٹ تو ہے لیکن آپ مجھے نہیں لگتا آپ پڑھتے ہوں گے کیا
میں تو پڑتا ہوں صبح چھ بجے سے برابر ساڑھے بارہ بارہ تک
چلی جاتی ہے
ہاں کیوںکہ اس ٹائم میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں مطلب ن اور دل سے آپ کو پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں
جی
میں فون وغیرہ سب کچھ رکھتا ہوں کچن میں آپ اپنا فون بس میں لیتا ہوں یہ لیپٹاپ ساتھ
اچھا آپ کو لیپ ٹاپ ہے
ہاں
پھر آپ کو آئی فون کیوں نہیں ہے
تو آپ کو کیسے پتا مجھے ای خون نہیں
آپ نے بتایا تھ نا پرس مجھے میں پیسے جمع کر رہا ہوں مجھے آئی فون لانا ہے
نہیں تو میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی
اچھا ٹھیک پھر میں نہیں سنا ہوگا کچھ چلو ہم بعد میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ
چلو ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا ہے
اللہ حافظ
اللہ حافظ